وعلیکم السلام
ہاں جی کیسے ہو
بڑ ہاں
ابھی نا ہمارا عید کا تیوہار آ رہا ہے آج نا ہمار عید عید کے تہوار پ بات کرتے ہیں
ہاں
ہوں
السلام و ولیکم سبھی کو
ہوں پت ہے یہ دیک ھم چلا
دیتی ہے
ہاں اس دن نا عید کے تہوار پر نا لوگ ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں اور گلے سیکوے بھی مٹاتے ہیں اپنے پریوار کے ساتھ خوشیاں بھی بانٹتے ہیں اس طریقے کا تہوہار ہے تھوڑا سا ایک سندش دیتا ہے کہ ہمیں مل بانٹ کے رہنا چاہیے
جی جی جی بالکل جناب
اور آپ کے پریوار کے ساتھ کچھ باتتے ہیں رتے داری بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جوور ہوگا تزے سے رہا آپ کے رشتے داروں کو ختم کرتے ہیں ان کی زندگی میں ہمیشہ برکت بنی دیتے ہیں
ہاں چھوٹوں سے پیار اور بڑوں کی عزت کرنا ہماری تازی تہذیب کا حصہ ہے ایک طریقے سے
جی جی جی بالکل بالکل ای ت میں کھتی ہے کہ ناراضگی مل کر اپنے رشتے داروں کو مضبوط بنانا چاہیے
ہاں بالکل عید کا تہوار ہی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ جو ہمارا گلا سکوا ہے ساری چیزیں بھول کر اپنے حوں کو مضبوط بنانا چاہیے ایک پیاری سی مسکان میٹھی پا می کی باتیں ہے اور اپنا اپن رشتوں کو اور خوبصورت بنا دیتا ہے
ایک پیاری سےان میھی بات ہیں اپنا اپن رشہ کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے جی بالکل جی بہتچھا
ہ ہاں اور دععا کرتے
جی جر ک سبھی کینوں پیار اور سب ان کی خوشیاں بنی رہیں عید مبارن
ہاں بالکل عید کا جوہار تھوڑا سا کیا ہے نا کہ اب ایک طریقے سے ماحول سا ہو جاتا ہے اس عید کے تہوار پہ اپنے گھر میں رشتے داروں کو آنا نئے کپڑے خریدنا مٹھائیاں خریدنا ایک طریقے سے ہر چیز میں ایک کا تیوار ہے نا ساری خوشیاں لے کے آتا ہے ایک طریقے سے ہے نا
ج جی جی جی جی سا اللام السلام علیکم آپ سبھی کے ع عید کے مبارک آج ہممیید کے کالج سے چار ہوگے ب رہے ن تھوڑی سی باتیں کریں گے
ہوں بالکل جی بالکل عید کا تیوار جب بھی آتا ہے نا اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے گھروں میں رونق ہو جاتی ہے
ہ ہ ہاں بالکل ہاں ہاں عید کا دن صرف نئے کپڑے پہننے اور مٹھائیاں کھانے کا نہیں ہ بلکہ اپنے رشتے داروں اور اپنا کو کر ملنے کاتاار
جی جی جی صحیح کہا آپ نے آج کل لوگ اب نہیں کام میں اتنا وست س گئے ہیں کہ رشتوں کو سمے دینا کم کرتے دیا ہے لوگ پاس بیٹھے ہوئے جیسے بہت سارے دیکھا ہوگا آپ نے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تے ہیں نا تب بھی اپنا فون چلا رہے ہوتے ہیں رشتوں میں تھوڑا دھیان مٹھاس کم ہو گیا ہے لیکن ایسا موقع ہے ج ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں وہ عید کا تہوار ہی ہے
اور بتائیے آپ کیسے ہیں
ہاں ایک
ہمنا ہمنا اسسی کوئی ایک دم ہم ن اسی کو ایک دم فالو نہیں کریں گے کچھ اپنےورڈ ایڈ کرنے پڑیں گے اس میں آپ سمجھ سمجھ رہی ہیں نا اپنے حساب سے کیوںکہ یہ دس منٹ یا نہیں دو منٹ میں ہو سکتا ت اسی لیے ہم کو بہت چیزیں کم سے کم دس منٹ سے زیادہ کرنے کے لیے کچھ اپنے سب ایڈ کرنی پڑیں سمجھ نہیں نا ن محبو آب
جی جی جی جی
ہوں
ہ پت ہے ہاں بتا رہے ہو نا پ نا جب عید کا تیوار ہوتا ہے تو پورا پریوار رشتار گھر میں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو ماحول نا بہت خوبصورت لگنے لگتا ہے بچوں کی خوشیاں بڑوں کی دعائیں دل کو سکون دیتی ہیں ایک طریقے سے نا مطلب وہ جو نظارہ ہوتا ہے وہ دیکھنے لائق ہوتا ہے
س جی ایک تو اور بتائیں آپ کے یہاں گرمی کیسی ہو رہی ہے
بہت گرمیاں پڑ رہی ادھر ابھی وہی تو اٹھائی ساری کوئی عید ہے کپڑے بھی لے کے آنے ہیں بچوں کو بھی ک
ہاں اور آپ نے روٹی لائی
ہاں بالکل روٹی لائی
ہ ہاں عید کا دن صرف ایک نئے کپڑے پہننے اور مٹھائی کھانے جانے میں ہوتا ہے جی اس کے عیدی عیدی دی جاتی ہے ہم لوگ اپنے جیسے اپنی کلا لو وسے اپنے جیسے کہ ریلیشن کو یہ لی کہ جات عیدی کے طور پہ عیدی کے جیسے ہمارے یہاں ایک رسم ہوتی ہے عیدی عیدی میں اس میں نا ہم لوگ ہمارے رشتے دار ہم لوگوں کو ہم اپنے رشتے دار لوگوں کو کچھ نہ کچھ اپہار دیتے ہیں
بالکل وہ اپہار نہیں ہوتے ہو طریقے سے اپنوں کا پیار ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے
جی جی جی بالکل بالکل
وہ خوبصورت اور خوشنما سے پل ہوتے ہیں کچھ
جی جی جی اور سب لوگ اپنی ناچان دیکھنے کے بعد اپنا روٹی اپنی اپنی روٹی لے ہیں سب روٹی ڈالتے ہیں
بالکل پتاہ ہے عید پر لوگ سیوئیاں بناتے ہیں مہمانوں کا سواگت کرتے ہیں سب کو پیار سے کھلاتے ہیں جو سیبھیا ہے نا مجھے تو بہت پسند ہے
جی ہمیں نہیں بتا تھا آپ نے بتا پچ ادھر تو پکڑاائی دیا پ دے نہ بھی کتا
ہاں یہ تو بکراے
ہاں جی جی جی جی جی جی تو ہم لوگ نا ابھی بکرا خریدنے جائیں گے اور اس کے لیے اس کو سجانے کے لیے سامان بھیج کے آنا ہے
ہوں ہمیں نا کوشش کرنے کی چاہیے صرف عید پر ہی نہیں بلکہ ہمیشہ اپنے سے جڑا رہنا چاہیے ایک طریقے سے جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا تو ابھی لگ رہا ہے کہ
جی ہاں اور رشتے داری نے مانا بھی بہت چلتی ہے
نہیں ابھی کا ایسا لگا کہ ہم صرف عید کے تہوہار کی وجہ سے ایک دوسرے کے سھ کنیکٹ ہو رہے ہیں یا جڑ رہے ہیں ہمیں نا یہ پیار یہ مٹاس ہمیشہ بنا کے رکھنی چاہیے
ہاں ہاں اگر اگر ہم اپنے رشتے داروں سے جڑے رہتے ہیں نا تو پار اور اپناپن ہمیشہ بنا رہتا ہے جی بالکل
ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ایک فون کال حال چال پوچھ لینا یا مل مل جانا رشتوں کو مضبوط بناتا ہے
جی جی جی بالکل مبو گا
ہاں آج کی ہماری بات کا اور تو کچھ نہیں بس عید پر لوگ کیونکہ
ہاں
جی جی جی ہاں کیونکہ نا جب پروا ساتھ رہتا ہے تو ہر مشکل آج آسان سے رکھتی ہے
جی ہاں رشتے داری نے آنا بھی بہت ضروری ہے اگر ہم اپنے رشتے داروں سے جڑے رہتے ہیں تو پیار اور اپنا اپنا ہمیشہ بنا رہے تائے جی
ہاں آج ک نکلنا بچوں کو بھی رشتوں کی اہمیت سمجھانا روری ہوگی گیا ہے تاکہ وہ اپنے رشتوں سے جڑے رہے کیونک نا جو آج کے بچے پیدا ہو رہے ہیں نا وہ صرف اپنوں تک سیمت رہتے ہیں ان کو نہیں پتا ہمیں نا ان کو اپنی جو ریتی رواج ہے وہ بچوں کے ساتھ بانٹنی چاہیے
جی جی جی جی ج جی جی آج کل کی ہے یہ ہ آج کل کی جنریشن یہی ہے ان کو ہم جو سکھائیں گے وہ وہ بھی یہی کریں گے نا جی
ہ کیونکہ نہا ج پہلے اس کیونکہ رشتے بہت مشکل سے بنتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توڑنا اچھی بات نہیں ہے کیونکہ رشتوں کو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے اور توڑنا بہت آسان ہوتا ہے ت
جی صحیح کہا آپ نے اب تو م موبائل اور سوشل میڈیا لوگوں کو دور کر دیا ہے لوگوں ملنے سے زیادہ فون پر باتیں کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں جی
وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ لوگ ملنا میں بتاات تو رہی ہوں کہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے لیکن دونوں لوگ اپنا فون چلا رہے ہوتے ہیں
ہ جی جی جی آج کل فون میں فون دور سنچار ایک دم جس میں نا دیکتی کو ایک دم چکر ل آئے گی
ہاں لیکن عید ایسا تہوار ہے جو لوگوں کو پ سے قریب ل لے کے آتا ت
جی بالکل بالکل جی بالکل جی بالکل
ایسے تیوار عید جب بھی آتا ہے نا تو ایک طریقے سے یہ سمجھ لو کہ بہت اچھا اچھا محول ہواتا ہے گھروں کی سجاوٹ ٹیں بھی ہوتی ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں تو چلو ایک کھانے پینے کا شوق تو ہمیشہ رہتا ہی ہے
ہوں جی کیوںکہ رشتے بہت م سے بنتے ہیں اور چوٹی چھوٹی باتور تو میں اچھی بات نہیں ہوتی ہے جی
بالکل بالکل نہیں ہوتی ٹھیک ہے ابھی نا ہم آپ سے پھر بات کریں گ راتے رات
جی